ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام ہاں اچھی سے آپ ٹھیک ہو
ہاں جی ٹھیک چائے وغیرہ پی کب اٹھی گی ان سے آپ
اج سے نا فرائیڈے تو اج میں صبح جلدی اٹھی میں نے چائے دی تھی اپنی بھی
ہاں میں نے بھی چائے
اور کیا
اس کو نہیں گئی جیاز
کیا
اسکول نہیں گئی آج تو
ج ہ فرائیڈے کے دن
اچھا ٹھیک مجھے بتاؤ کل کن کی لڑائی ہوئی تھی اسکول میں میں نے سنا
ہاں وہاں پہ کچھ لڑکوں کی لڑائی ہوئی تھی انہوں نے کچھ کیا تھا وہاں پہ یہ بیٹ لیا تھا تو پھر واپس نہیں دیا تھا یہاں پرنسپل آفس میں اسی پہ کچھ مسئلہ ہوا تھا
اچھا ٹھیک ہے میں نے بھی سنا مجھے ایک فرینڈ بتا رہا
ہاں ہاں اسی پہ ہوا تھا مسئلہ
ٹھیک ٹھیک
ہاں اور بتاؤ آج کیسے یاد کیا
دینا چاہتا تھا
آپ نے مجھے آج کیسے یاد کیا
دراصل میں تمہیں ایک خوش خبری دینا چاہتا تھا
واہ کیا خوش خبری ہے
میری کزن کی شادی اگلے ہفتے ہے اور میں تمہیں اس کا انویٹیشن دینا چاہتا ہوں
ماشاء اللہ بہت مبارک ہو شادی کب ہے
شادی ففتھ جون کو ہے مہندی تھرٹین جون کو اور بارات ففٹین جون کو ہوگی
تھوڑے زور سے بات کرو بہت اچھا وینیو کہاں ہے
میرج حال میں پروگرام رکھا گیا ہے
کتنے بجے ش شروع ہوگا
مہندی شام چھے بجے اور بارات رات آٹھ بجے شروع ہوگی
بہت زبردست میں ضرور آنا چاہوں گی
ہمیں بھی تمہارا انتظار رہے گا
شادی کی تیاری کیسی چل رہی ہے
بہت زور شور سے شاپنگ ڈیکوریشن اور کیٹرنگ کا کام چل رہا ہے
تھوڑی زور سے بات کرو شادی کی تر تیارییاں واق کا ہی بہت دلچسپ ہوتی ہے
بلکل پوری فیملی بہت مصروف ہو مصروف ہے
ہاں دولہا اور دلہن کی شاپنگ مکمل ہو گئی کیا
جی ہاں لگ بھگ تمام تیاری مکمل ہو چکی ہے
اچھا ٹھیک مہمان کتنے متا وقع ہے
تقریبن پانچ سو مہمان کو دعوت دی گئی ہے
ماشاء اللہ بہت بڑی تقریب ہے
جی ہاں ہم چاہتے ہیں کہ سب لوگ مل جل کر خوشی منائے
میں بھی اپنی فیملی کے ساتھ آؤں گی
بہت شکریہ آپ سب کی شکایت ہمیں ہم ہمارے لیے خوشی کا سبب ہوگی
کیا کوئی خاص ڈریس کوڈ بھی ہے
نہیں لیکن کلرفل اور ٹریڈیشنل ڈریس پہننا بہتر رہے گا
ٹھیک ہے میں اپنا پسندیدہ لباس پہنوں گی
بہت اچھا تصویریں بھی ضرور بنائیں گے
ضرور شادی کی یادیں تصویروں میں محفوظ ہو جاتی ہیں
بلکل اور امید ہے کہ تمہیں پروگرام پسند آئے گا
انشاء اللہ انشاء اللہ میں بہت پرگوش ہوں
تو پھر یاد رکھنا ففٹین جون رات آٹھ بجے
جی بلکل میں وقت پر پہنچا ہوں پہنچ جاؤں گی
کا آنا ضروری ہے اگر آپ اگر آپ نہیں آئی مجھے لگے گا یہ شادی ان کمپلیٹ ہے آپ
ہاں ہاں میں برابر ٹائم پہ پہنچوں گی وقت پہ پہنچ جاؤں گی
ہاں آپ ساڑھے سات ہی پہنچنا آدھے گھنٹے تھوڑا جلدی
ہاں ہاں میں بھی کچھ تیاریاں کرنے میں مدد کروں گی نا
ہاں جی ہاں جی اور کیا
ہاں
ہاں جی اور کیا
ہاں ہاں میں تو مدد کروں گی میں تو وقت پر پہنچ جاؤں گی
ہاں جی آپ مجھے یہ بتاؤ آپ کی یہ پوفی کی بیٹی کی شادی کب ہے
جی
آپ کی پھوفھی کی بیٹی کی شادی کب ہے
ابھی نہیں ہے ابھی اس کو ٹائم ہے جب ہوگی تو تب تو آپ ضرور ہوں گے آپ کے گھر والے ضرور ہوں گے
دین مانتس
ہاں ہاں
اچھا ٹھیک آپ لوگوں نے کچھ تیاریاں کی یا
نہیں تیاریاں ابھی نہیں کی تو وہ کر رہی ہے دلہن اپنے سائڈ سے دلہا اپنے سائڈ سے کر رہا تو لیکن ہم نے ابھی کوئی تیاری نہیں کی
اچھا ٹھیک ٹھیک
جی
آپ اپنے ساتھ کسی فرینڈ کو بھی لانا ساتھ ففٹین آپ اپنے ساتھ کسی فرینڈ کو بھی لانا ساتھ
ہاں فرینڈ کو میں سوچوں کہ اگر آئے تو تو میں لاؤں گی
کیونکہ وہ بھی تھوڑی مدد کریں گی
ہاں ہاں میں اگر آئے تو میں بھی آؤں پہلے تو میں چھ ہی بجے مجھے لگتا ہے آؤں گی کیونکہ بہت ہیلپ مدد کرنا تو ضروری ہوتا ہیں
ہاں جی ہاں جی
ہاں میں تو خود بول رہی ہوں یہیں سے میں آؤں گی جلدی ویسے میں نے سوچا تھا میں اس شادی پہ لگ بھگ پانچ چھ دن پہلے اوں گی لیکن اپ نے بلایا اب دیری سے تو اب میں دیری سے ہی بہتر اوں گی
نہ اگر آپ چاہو تو دو تین دن د دو تین دن پہلے ہی آ سکتی ہو
نہیں نہیں اب تو آپ نے بتایا کب آنا ہے اب میں تبھی آؤں گی برابر
میں ن باپ ہی سکتی ہو پہلے
چلو کوئی نہیں میں دیکھ دوں گی آپ کو پتا مجھے یہاں سے ایگزامس ہے نا اسی لیے ورنہ میں آئی ہوں
اچھا ٹھیک ٹھیک ہے آپ کے اگزامز کب ہے
میرے ایگزامس چل رہے ہے تو تب تک لگ بھگ ختم ہوئے ہوں گے ورنہ میں تو آئی ہوتی وہاں نظر دینے ابھی تو ا ابھی مجھے لگیں گے چار دن
ٹھیک ہے پیپر کون کون سا دیا اپ نے
میں نے تو دی میں نے کون کون سا دیا میں نے ایک فزیکل ایجوکیشن دیا اور میں نے سوشالوجی دی اور انگلش ابدو ہے بس
لیکن فزیکل ایجوکیشن تو لاسٹ میں ہوتا ہے
نہیں ہمیں پہلے ہی ہے فزیکل ایجوکیشن
اچھا ٹھیک کیسے گئے آپ کے پےپر
ٹھیک ہے رہ ٹھیک ہی رہے آپ اسکول نہیں جاتے ہو آپ اسکول نہیں جاتے ہو ہلو
ہلو
آپ اسکول نہیں جاتے ہو کیا
نہ میں کبھی کبھی جرتاؤوں گ مور ہوں ہوں
اچھا ٹھیک اسکول جایا کرنا
ہ وسے ہی گھر پہ پھر آن لائن کلاسز دیتا ہوں
آپ کس پہ دے رہے ہو وہ آن لائن کلاس
پی ڈبلیو سے
پی ڈبلیو سے اچھا اچھا ٹھیک چلو اچھی بات ہے
پہ بھیج لیا ہے میں اسی سے پڑھتا ہوں میں نے نا اس پہ بیچ لیا ہے میں اسی سے پ بڑ
اچھا آپ پہلے لائبریری بھی جاتے تھے نا
ہاں جی میں تو پھلے س پچھلے پورے سال لائبریری جاتا تھا
آپ کیوں نہیں جاتے ہو
اب میرا موڈ نہیں تھا وہاں جانے کو
اچھا ٹھیک
ہاں ہاں جی ہاں جی
اچھا کرتی ہو گھر میں ہی پڑھتی ہو اور گرمی بھی نہیں ہوتی ہے وہاں تک
اپ بھی تو جاتی تھی ٹیوشن آپ کیوں نہیں جاتی ہو آج کل
جی
آپ بھی تو جاتی تھی ٹیوشن آپ کیوں نہیں جاتی
میں اب اسکول جاتی ہوں نا میں وہیں پہ پڑھتی ہوں میں نے سمجھا ٹیوشن جانا اتنا ضروری نہیں ہے نہیں نہیں کمپیوٹر کلاس میں نہیں جاتی ہوں میں اب جاتی ہوں وہ نا میں سوچ رہی تھی میں جاؤں گی کسی اور کورس پہ کمپیوٹر سینٹر نہیں جاؤں گی میں گ جی جی
کون ہے وہاں پے
یہ وہاں پہ یہ ہے نا بہن تھوڑی سی بیمار تھی آج
ایکن سی میں نے بیس والی
ہاں ہاں یہ تھوڑی بیمار ہے تھوڑا پتا نہیں کیا بتائی جا رہی ہے اصل میں یہ فون ے برے اثر ڈالتا ہے انسان پہ
ا اس کو فون کی وجہ سے ہوا ہے
پتہ نہیں اس کو تھوڑے سے مطلب کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے
اچھا ٹھیک
ہاں ہاں اس کو ہوتا ہے یہ کبھی کبھی
پینیکا یکس
ہاں ہاں جی برابر ہے کون سے بھی ہوتا ہے کسی پریشانی سے بھی ہوتا ہے لگ بھگ آج تو اس کو کوئی پریشانی نہیں تھی پتہ نہیں کیا ہوا کبھی تو فون سے بھی دماغ پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے ہوں ہوں گند چیز ہاں ہاں ہاں سچ کہا آپ نے اور آپ کے گھر والے آئے شادی سے
نہ نا وہ اب آج شام تک آجائیں گے
آج شام تک اور کل شام آپ کے پاس کون تھا پھر
بابا
اچھا اچھا پاپا گھر میں ہی تھے ابھی وہ کہاں ہے
ابھی وہ گیا ہے یہ فش پکڑنے
اچھا اچھا ٹھیک وہ فرائیڈے فرائیڈے ہی جاتا ہے نا
ہاں جی کینٹیینو فرائیڈے
ٹھیک چلو اچھی بات ہے
ہاں جی
ہاں ہاں میں نے تو میں نے تو آپ کو ہس بار بار بتایا مجھے بھی کبھی لایا کرو لیکن کہاں آپ سمجھتے ہی نہیں ہو
ان چال آؤں گا کبھی
ارے کب جب میں مر جاؤں گی تب ہی لاؤں گی
ان تقر اللہ کیا بات وہ بتا رہی ہو آپ
ہاں ہاں میرے پاپا تو گئے ہیں مکان پہ
مکان پک
جی ہمارے اب وہاںہ ہمیں دروازے وغیرہ لگانے ہیں تو پھر کمپلیٹ ہوا
ٹھیک ٹھیک چلو شکریہ
ہاں ہاں چلو ہم کر لیں گے اب بعد میں بات اللہ حافظ آپ کا بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے اللہ حافظ
اوکے اوکے کیا اللہ حافظ